اللہ
السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں ا ٹھیک ہوں
شکر اللہ کا مجھے یہ بات بولو ہم کس ٹاپک پ بات کریں
آج بھی چاہتی ہوں کہ ہم ریلوے کے نظام پر تفصیلی گفتگو کریں یہ بہت دلچسپ اور اہم مصو ہے
جی بالکل ٹھیک کہا تم نے ریلوے کسی بھی ملک کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے ریلوے کے ذریعہ لوگ اور سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے پہنچ جاتا ہے
جی ہاں ریلوے کو اکثر کسی ملک کی معاشیت کی ریڑھ کی ہڈی بھی کہا جاتا ہے جب ریلوے کا نظام موجود ہوتا ہے تو تجارت سفر اور معاشی ت ترقی کہ میں اضافہ ہوتا ہے
سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ ریلوے کا آغاز کب ہوا
دنیا میں ریلوے کا آغاز ان انسویں صدی میں ہوا انیسویں صدی میں ہوا اسٹیم انجن کی ایجاد کے بعد ریل گہرائی گاڑیوں نے سفر کے طریقوں کو بدل رکھ دیا پہلے لوگ گدوں بیلگااریوں اور کشتیوں پر انصار کرتے تھے ریلوے کے آنے سے سفر تیز اور آسان ہو گیا
نہ نہ نہ بالکل ہمارے بارگائی صغیر میں بھی ریلوے کا نظام بہت پرانا ہے انگریزوں کے دور میں ریلوے لائن بچھائی گئی تھی جس کا مقصد مختلف علاقوں کو آپس مولانا تھا
صحیح کہا ریلوے نے شہروں اور دیہاتوں کے کے درمیان فاصلے کم کر دیے اسی کی وجہ سے لوگوں کو سفر اور تجارت کا کہ بتر بہترین موقع ملے
ریلوے کا نظام اصل میں کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے
ریلوے کا نظام کئی اہم حصوں پر مبنی ہوتا ہے جیسے ریلوے ٹریک اسٹیشن انجن بوگیاں سگنل سسٹم ٹکٹنگ سسٹم اور ریلوے اسٹاف ان سب کے بغیر ریلوے کا نظام مکمل نہیں ہو سکتا
ریلوے ٹریکس کا کیا کردار ہوتا ہے
ٹریکس یا ریل کی پٹریاں ریلوے کی بنیاد ہوتی ہے اگر اگر ریل گاڑینی انیں پٹریوں پر چلتی ہے اگر پٹریاں مضبوط ہو اور درست حالت میں وہ تو سفر محفوظ رہتا ہے
اور اسٹیشنس
ریلوے اسٹیشنز وہ مقامات ہوتے ہیں وہ مقامات ہوتے ہیں جہاں متلف مسافر ریل گاڑی میں سوار یا اترتے ہیں یہاں ٹکٹ بکنگ انتظار کا کھانے پینے کی صلاحیت اور معلومات کا مرکز موجود ہوتے ہیں
میں نے دیکھا ہے کہ بڑے ریلوے اسٹیشنز پر روزانہ ہزاروں لوگ آتے جاتے ہیں
جی ہاں کچھ اسٹیشن تو اتنی مصروف ہوتے ہیں کہ دن رات وہاں مصروفیوں کا رش رہتا ہے ریلوے اسٹیشن ایک چھوٹا سا چھوٹے شہر کی طرح لگتا ہے
سگنل سسٹم کے بارے میں بھی کچھ بتا
سگنل سسٹم ریلوے کے بہت اہم حصے ہیں سگنل ریل گاڑیاں کو بتاتے رہے کہ کب رکنا ہے اور کب چلنا ہے اگر سگنل سسٹم نہ ہو تو آج سات کا سن بچ جاتا ہے
یہی سگنل ریلوے کی ٹریفک پولیس کی طرح کام کرتی ہے
بالکل بہت اچھا مثال بہت اچھی مثال دی آپ نے جیسے سڑکوں پہ ٹریافک پولیس اور سگنلز نظام کو کنٹرول کرتی ہیں ویسے بھی ریلوے میں سگنلز ریل گاڑیوں کی رہنمائی کر جیھ ہ
ریلوے اسٹاف کے ذمے کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں
ریلوے اسٹاف میں ڈرائیور گارڈس ٹکٹ چکر اسٹیشنر ماسٹرس اسٹیشن ماسٹرس انجینئرس اور مینٹیننس ورک شامل ہوتے ہیں ہر شخص ذمہ داری ایمان اری سے ادا کرتا ہے تاکہ ریلوے نظام بہترین طریقے سے چل سکے
ڈرائیور کا کیا ہاں ڈرائیور کا کردار
بالکل ڈرائیور ریل گاڑی کو کنٹرول کرتا ہے اسے سگنل اسپیڈس اور سیفٹی کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے چھوٹی سی گاڑی بھی بڑا نقصان پیدا کر سکتی ہے
گارڈ کیا کرتا ہے
گارڈ ریل گاڑاری کے آخری حصے میں ہوتا ہے اور پوری ٹرین پر نظر رکھتا ہے اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ ڈ ڈرائیور اور اسٹیشن اسٹاف کو مطالعہ کرتا ہے
ریلوے کا معیشرت پر کیا اثر پڑتا ہے
ریلوی مشت میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے فیکٹریوں کا سامان زیارتی پیداوار تجارتی عائشہ ریل کے ذریعے ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچای ج ہیں اسے تجارت میں آسانی پیدا ہوتی ہے
یعنی ریلوے صرف مسافروں کے لیے ہی نہیں بلکہ تجارت کے لیے بھی ضروری ہے
جی ہاں بہت ای سی ریل گاڑیاں خاص طور پر مال بردار کے لیے چلائی جاتی ہے انہیں فائٹ ٹنر کہا جاتا ہے
فائ ٹرینس اور پیسینجر ٹرینس میں کیا فرق ہوتا ہے
پیسنجر ٹرینس مسافروں کو لے جانے کے لیے ہوتی ہیں جبک ف ٹرین سامان کی نقل و حمل کے لیے استعمال ہوتے ہیں کنٹینرز اور اور دوسرا تجارتی سامان رکھنا رکھا جاتا ہے
رلوی کے کیا فوائد ہیں
ریلوے کے بہت سے فوائد ہیں یہ سستا سفر میا کرتا مہیا کرتا ہے زیادہ زیادہ مسافروں کو ایک ساتھ لے جا سکتے فیول کی بچت کرتا ہے اور ماحول پر کم برا اثر ڈالتا ہے
یہ بات سچ ہے کہ ریل گاڑی میں سفر بس کے مقابلے میں زیادہ آرام دہ لگتا ہے
بالکل ریل گاڑی میں چلنا پھرنے چلنے پھرنے کی گنجائش ہوتی ہے م پھر آرام سے سفر کر سکتے ہیں اور لمبا سفر بھی کم تھکن والا محسوس ہو رہا ہے
لیکن سچ میں یہ بت صحی ہے آپ کو پتتا ہے جب ہم بھی پوچھتے برگ ہے نا
کہاں
میں نہیں گئی تھی میں نہیں چڑھی تھی مطلب کبھی بھی ٹرین میں جب نا ہم وہاں باہر سے واپس آ رہے تھے
اچھا ہاں
الہ آباد سے تو ہم آئے نا ٹرین میں رات کو ہمیں اتنا مزہ آیا
وہی نا دیکھا
ریلوے اور ماحول کے درمیان کیا تعلق ہے
ریلوے اور ماحول ریلوے کو ماحول دوست ذرائع سفر سمجھا جاتا ہے ریل گاڑیاں ایک وقت میں بہت سے لوگوں کو لی جاتی ہیں جس کے سڑکوں پر ٹریفک کام ہوتا ہے اور فول بھی کم استعمال ہوتا ہے
آج کل بلیٹ ٹرین کا بھی بہت ذکر ہوتا ہے
جی ہاں بلٹ ٹرینس بہت تیز رفتار ریل گاڑیاں ہوتی ہیں جاپان چائنا اور کئی دوسرے ملک میں یہ بہت مقبول ہے یہ گھنٹوں کے س پر چند منٹس میں طے کر لیتی ہیں
اگر ہمیں علاقے میں بھی بلٹ ٹرین آ جائے تو سفر کتنا آسان ہو جائے
بالکل تیز رفتار ریلوے نظام وقت کی بچت کرتا ہے اور ملک کی ترقی میں مدد دیتا ہے
ریلو کوک کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے
ریلوے کو کئی مسائل کا سامنا کئی مسائل در پیش ہوتے ہیں جیسے پرانی پٹریاں فنڈس کی کمی مینٹیننس کے مسائل اور کبھی کبھی حادثات ان مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت اور ریلوے اداروں کو لگاتار محنت کرنی پڑتی ہے
ہ مینٹینینس کا کیا مطلب ہے
مینٹیننس سے مراد ریلوے کی پٹریوں اور انجن ریلوے پٹریوں انجن اور اسٹیشنس کی مرمت اور دیکھ بھال ہے اگر وقت پر مینٹیننس نہ ہو تو نظام متاثر ہو سکتا ہے
میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ بنا ٹکٹ سفر کرتے ہیں
ہاں جی ہاں یہ بھی ایک مسلب ہے بنا ٹکٹ سفر کرنا قانون غلط اور ہے اور ریلوے کو مالی نقصان پہنچا سکتا ہے ہر موسا پھر کوٹ کیاک ضرور خریدنی چاہیے
ریلوے اسٹیشنس پر صفائی کی اہمیت بھی بہت بڑی ہے
ہاں بالکل صاف ستھرے اسٹیشن مسافروں پر اچھے اثر چھوتے ہیں صفائی صحت کے لیے بھی ضروری ہے اور ریلوے کی اچھائی شروعات اچھی شروعات کا سبا بن
اچھا چلو مجھے بلا رہے ہیں میں کرتیوں فون
چلو اللہ حافظ